السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو
ہیلو نوہ ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہائی وبرکات اور کیا حال ہے
اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں
ہاں ہم ٹھیک ہے ہم گھر آئے ہوئے
اچھا ہم جان گئے تھے آپ گھر آ کے لیے گوپ ہے آنا
گروپ فوٹو اچھا ہ سمج گیا
چڑے پہن سے ھر پہ دادی دادا سب رہ ہیں ٹھیک ہے
اتھی گ
آپ اس اتنے آئی ہیں چھٹیاں چھٹیوں کی
نہیں یہ نم کللہ ج کا
ابھی نہیں آئے آئیں گے بعد میں
اچھا بکرعید سا بکرعید نہیں کریں گی
نہیں اپنے گھر
آئیے گا تب بتائیے گا تب آئیں گے رکنے رکنے جب گرمی تو بہت زیادہ ہو رہی
اور شاپنگ ہو گئی
شوپنگ ہو گئی ہو تھا
آن لائن شاپنگ ہوئی ہے پھر آف لائن
آف لائن آف لائن زیادہ صحیح رہتا ہے
ہاں آف لائن زیادہ صحیح رہتی ہے
دونوں اچھی رہتی ہے لیکن جو ہے دونوں کرتے ہیں ویسے آن لائن دیکھیں ویسے آف لائن دیکیں
ہمم۔۔
ٹرن میں چل رہی ہے
ہاں ہاں پرش چلو آات
ہاں ٹرینڈ میں ہے وہ اچھی لگتی ہے ماڈرن کی ٹائریٹ رہتی ہے آن لائن کا یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے کہ کچھ منگایا نہیں سمج میں آیا چاہے ین کر دو پیسے واپس آف لائن نہیں ہے ایکک بن لے لیا تھا جلدی ریٹرن نہیں ہوتا ہے
ہو جاتا ہے
کئی جگہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اچھے کوئی شوق سے لیا ہے وہاں نہیں ہوگا جو بڑی دکان ہوتی ہے
ہاں نہیں وہ ایکچینج کر سکتے ہیں لیکن ریٹرن نہیں کر سکتے ہیں
نا ایکسچینج ہوتاتا ہے ہ کوئی آواز تو نہیں ہماری ادھر
نہیں آ رہی صحیح اچھی صحی ہے
کی آواز تو نہیں آ رہی
نہیں نہیں آ رہی ہے بار ہو رہی کیا
ہوں بہت گندے لوگ ہیں بھائی یہ لڑائی کروں
اچھا اور سب کیا کر رہے ہیں گھر پ
اور یہاں امی باہر گیا دیکھنے گئی ہیں افشا
اچھا اچھا
سلام ناشتہ لگا ناش تا کریں
اچھا ناشتہ کیا ہے ناشتے میں کیا کھا رہی ہیں
ا آن لائن آن لائن نمکن م
اچھا
ارے بہت ٹیسٹی
اچھا
بیک بیکانری والی جو آاتتی ہے
ہاں یہید میں آئیے گا پھر گھر
کہؤں
میریرے گھر
بکر آ
ابھی تو نہیں آئے
آنے والے
پتا نہیں
اچھا اچھا
آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی
ہاں وہ تو ہے یہاں بھی
روزہ تھے آج ہم
آ پیپر نہیں
آ ر گیپ گیپ کر کے ہوتا ہے ڈیلی نہیں
اچھا
چار پانچ دن کا گیا ہاں کل تو انڈیا میں ارفات کر کل تو رہنا ہی ہے گل میں نے اب یہت یہ نوزل ج میں نو دن ابی صلی اللہ السلم رکھتے تھے
ہاں نو دن پورے نہیں دس دن رکھتے ہیں سب
دس کو تو بکرا عید رہتی ہے عید والدہ نہیں رکھا جاتا ہے
ہمم
شروع میں دو رکھے تھے پھر آج رکھا تھا ارے بہت لمبا تھا
اور انی گرمی شدت
گ گرمی تو زیادہ نہیں پت چلی اے سی میں تھے گھر میں ہو تو نہیں رہتا ہے زیادہ
پر ڈیوریشن بہت زیادہ ہے
ہاں بہت زیادہ ہے رمضان کے تو بہت آسان روزتے تھے یہاں تو چار بجےسان رہتی ہے بجر کی
کل بھی رہیں گے اور ٹائم کتنے بجے ختم ہو جاتا ہے
آارا بجے اسان ہو جاتی ہے بجر کی
کنے چار بجے م ساڑھے تین بجے کچھ کھایا تھا رات میں
رات میں ہم نے دیر سے کھانا کھایا تھا پیٹ بہت بھرا تھا تو نہیں کھایا تھا
ہ جو کچھ تھا پانی ہی پی لیتے
ہاں پانی دو
ہ بی ب پ روز روزگ رکھتی ہ دبلی ہو گئی ہو
کل رہیں گے آپ
ہاں نہیں کو اڈ گیا تو رہ ل
اچھا نہیں رکھنا چاہیے نہیں مت چھوڑیے اتنا اتنا مطلب قیمتی دنے ایسے لاز کو کمپئر کیا گیا تھا جو اسکالر تھے توت الک جو ہےان کے آخر درات وہ تو جو ہے کسی کو پتا نہیں ہے ساتھ میں کس میں پڑتی ہے عرفات کا دن پتہ ہے
ہوں ہوں
ارفاظ دن پتا ہے تو لے تو کیسے بڑا ہے یہ
اچھا
جو لے عرفان کا دن ہے لچ القد کے دن سے بڑا ہے یہ
اچھا اس کی اہمیت زیادہ
جس کی اس کے ل توقت کے رات زیادہ ہے افات کے دن زیادہ ہے ذکر کر مطلب اس ٹائم دعا زیادہ مانگے گا اور روزہ تو رکھ لیجیے گا کیہ پچھلے ایک سال کے اگلے ایک سال کے اپنا معاف ہو جاتے ہیں
ہوں ا تو سنا
لوگ رمضان کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں ہاں رمضان کو زیادہ امپورٹینس ات ہے اس کے بارے میں اتنا کوئی جانتا نہیں جبک اس کی لذقت کے برابر امپورٹینس ہے
بہت زیادہ
اگر نہیں نہ بھی رکھ پائیے گا تو اس لی نبدہ زیادہ کریے گا اور کیا جیسے ترفی وغیرہ دعا زیادہ آمگ
نہیں دیں گ لا کے کوئی ر لے گ اوپر ہی
ہاں مین اور مین ٹائم آصر مغ عصر کے بعد مغرب کے بیچ میں
اچھا تو کل تو شام ہے مطلب تیوار کی تیاری شروع ہوتیئی تھی
ہاں تو تو مغر کے بعد سے ہوگی ہوں
ہیلو م کل شام سے تیاری شرو ہو جائے گی
ہوں وہی اب میرے اوپر لوڈ نہیں رہتا ہے تو ہم رکھ لیتے تو
ہوں ہوں اور پھر شام کو کھانا بھی اور اییسے روز کاار ک بنتا ہے میرے یہاں کل زیادہ بنے گا سب آئیں گے جت انے کند نہیں ہے س
ہاں آگ مگرگر
ہاں ا لے کے کہیں تھوڑا
اچھا
ہوں آپٹ آادو ایک ہی لیا
اچھا
دونوں بھائی نے دادی کیا نہیں آیا بھ
آج ابمی نے وہ بنایا تھا آلو ٹماٹر کی سبزی د تو پیر نے وہی پوڑی کے ساتھ کھا لیا تھا
ہ
دی جمایا تھا
ویسے گھر میں اگر رہو تو پتا نہیں چب
ہاں نہیں پتا چلتا ہے اور میرے پاس ذمہ داری بھی نہیں ہے کچھ کام کی تو میرے لیے اور آسان ہے
ہاں بائی تو المار المس پور مل جی ہے وہ کچھ بات وات کیا س
بات ہے نہیں کیسے فون پ کیا کچھ خراب ہے شاید تو کہہ رہا ہے ل دوسرے فون میں لاگ ان ک بھی کریں گے
پاگل لےو ادھر سے ادھر کریں گے بس چلا جائے گا ٹائم اتنا ٹائم نہیں جلدی جلدی پورا کرو چھوٹی کرو
ہوں
تم بتاؤ
دس منٹ ہونے والے ہیں
سب اس پوچھا کرتے کوئی فری ہے کوئی فری ہے کون فری ہے ستتا رہ ہے
اور دوسرے لگ سے کیا بات کرو پت نہیں کون کون ہو ایک ایک نے تم کو پرسنل مسج کیا تھا کی جو چارے پہ بات کرو گے کوئی لڑکی تھی اس نے م کیا تھا پرسنلی
ہاں وہ اس میں لڑکیاں ہی ہیں اور لڑکے بھی اور ہم نہیں کرتے
آپ دوسری کہیں دس منٹ ہو گیا بس ٹھیک ہے ج